بولو نا
ہاں آواز اب کلیئر آری ت نیٹورک میں بیٹھی ہے ایک دم
کیا بول رہے ہو
بولی ابھی آواز ایک دم کلیئر ہی لگتا ہے ایک دم نیٹ ورک میں بیٹھی ہے ابھی
آرے نہیں جہاں میں لیٹی تھی وہی لیٹی ہوں ٹی وی کے نیچے لیٹی ہوں میں بھی
اچھا اچھا اور تیرا بچہ کیا کر رہا ہے چھوٹا
پنکھا پنکا سب بند ہے نا اس کے لیے لگتا ہے
ایک دم ٹھنڈا لگ رہا ہے نا
اور تھوڑا میرے چھوٹے والے بچے کو ایسا لگ رہا بخار چڑھ رہی ہے مجھے اکدم آنگ ہے نا بہت تیز سا بخار لگتا ہے
پیراسیٹامول رہے گا تو وہ بھی پلا سکتی پلا دال بخار کے لیے لیکن بارش میں نارملی گرم رہتا ہی ہے ڈاکٹر بھی بولتے ہیں کہ بارش میں ٹھنڈی میں بچے لوگ کا آنگ تھوڑا گرم رہتا ہے تو ٹیمپریچر چیک کر پہلا
ہے نہ ہاں ن
تھوڑا سا پلا دے اگر ایسا تجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ٹیمپریچر سے زیادہ ہے نہیں نہ میرے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس ملے گا نہ کوئی جو کام کرتے ہوں گے پاس ہوسپٹل وغیرہ میں ان کے پاس ہو گا
دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں انشاء اللہ ہاں
ہوں
کیا بولتے اس کو ٹریمر
ٹیمپریچر چیک کرنے کا فیور ٹیمپریچر بول
فیور ٹمپریچر نا
ہاں تو اگر اور نہیں تو تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں زیادہ ہی گرم لگ رہا ہے ہاتھ سے تو بھی ایبو جیسے کہیار پیراٹامال پیلا دے تھوڑا سا
ہاں ہاں دیکھتی ہوں ہے پیراسیٹامول ہے
ہاں تو وہ تھوڑا پانچ ایم ایل پلا دیں
ہاں پیراسیٹامول ہے وہ پلا دونگی نہ
سویا ہے کیا ابھی آواز نہیں ہے
کیا بولے
سویا ہے کیا وہ آواز نہیں ہے
نہیں نہیں کھیل رہا ہے وہ
آواز نہیں ہے نا لیکن
زمین میں لڑ لڑ کے مطلب وہاں پہ ابھی چد چددر دالی میں
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہیلو
ہیلو ہاں ہاں
اچھا ارے وہ آپ نے کمپنی باگی تھی سنا تھا پیسہ لے کے ایک کمپنی بھاگی تھی
ہاں ہاں ہاں میں ہم لوگ سنی تھی نا ہم لوگ کے ایریے کے تھوڑا دور تھا
پانی کا کمپنی پانی کا ہاں آج اس کا کورٹ میں ہیئرنگ تھا نا
اچھا اچھا پھر کیا ہوا
کیا مجرم تو آ ہی نہیں رہے جنہوں نے کیس کیا وہی جا رہے
تھرمامیٹر بولتے کیا اس کو
ہاں ہاں تھرمامیٹر
ہاں تو پھر کیا ہوا
کچھ نہیں ہوا اپرادھی لوگ تو آ نہیں رہے اس میں ایک لیڈیز تھی کوئی مراٹھن اور ایک وہ کوئی جاڑیا جیسا آدمی پکڑا گیا تھا
ہاں
تو ان کو تو دو تین تاریخ سے لا ہی نہیں رہے خالی پولیس ہی آتی ہے ڈیٹ لے کے نی کل جاتی ہے پبلک جا کے بےوقوف بنتی ہے
ارے باپرے دیکھو کتنے ہوئی ہے
ہوں ابھی آج تین تین وکیل کھڑے تھے مطلب پبلک کی طرف سے لیکن اس کو لائے نہیں پولیس آ کے تین جو تین اگست کا تاریخ لے کے چلی گئی
اور وہ جو لیڈیز تھی وہ تو دیڑھ شانی لیڈیز ہے تو وہ بھی باہر باہر سے بول تے بیل لے لیے اور یہ جو جاڑیا اندر تھا وہ بھی ابھی بیل کا اپلیکیشن ڈالا ہے بولتے
ارے باپ رے ہیں اچھا جو جاڑیا تھا ہاں ہاں
مطلب چھوٹیں گے بھگ جائیں گے ان لوگ کیا کر لے گی بتاؤ پبلک کچھ نہیں کر پائے گی
ہاں
کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ تین چار کمپنیاں بھاگی ہے پیسے لے لے کے تو یہ سب لوگوں نے ابھی تینی بنا لیا ہے کمپنی کھولو پیسہ لے کے بھاگو
باگو صحیح بات بولے ہیں
پبلک جا رہی ہے آ رہی ہے خالی وہی کر رہی ہے بس
بس بچارے لوگ
وہی دوڑ دوڑ کے پبلک پریشانی بہت بہت غریبوں کا ہے میں دیکھتی ہوں نا میرے پہچان میں ہے دو چار لوگ تو ان لوگ مجھے کال کرتے ہیں بتاتے ہیں
ہوں صحیح بات ہے
تو اس سے پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پبلک تو رو کتنا روتی پر ابھی روکے بھی کیا کریں گے بھاگنے والا بھاگ گیا تو کیا کر سکتے ہیں ابھی بتاؤ کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ پبلک کیا کر کیا سکتی بتاؤ نا کیس کر کے گھر میں بیٹھو اور کیس تو ایسا ہے کہ سالوں سال چلتے رہتا ہے دس سال بیس سال کیس چلے گا چلے گا جب تک ہم جندہ ہم زندہ رہے تو ٹھیک ہے مر گئے تو پھر ختم
ہاں
تو کیا مطلب ہے وہ اس چیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے
کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا صحیح بات
آپ کا بھی تھا کیا اس میں پیسہ
نہیں نہیں نہیں بابا اپن ان سب میں جاتے نہیں
یہ محلے سے کوئی تھا
ہم لوگ کے ایریے میں تھے شاید آجو بجو میں
ہوں ہوں
ہمم اتنا مجھے نہیں پتا ہے
اچھا نہیں میرے تو فرینڈ سرکل میں ہی تھے دو چار لوگ ان کا پتہ چلا کیسا گیا تو ان لوگ مجھے کال کر کے بتاتے ہے سب
اچھا اچھا اچھا
اور بولو رات کا کھانا پکا لیے بولی نا دوپہر ابھی شام میں پانچ بجے ہی دال چاول بنا کے رکھی بھاجی کھا دوپہر کا بھاجی ہے ابھی کھا لیں گے جو بھی ہے رات میں وہی
ہمم نہیں میرا بھی ابھی کیا بولتے کھچڑی ہے ابھی انڈے منگائی ہوں میری بہن جا رہی تھی بازار
ہمم ہمم
تو انڈے منگائی دیکھو ابھی کیا بناتے اس کا
برجی بنا دو کھچڑی سے کھانے اور کیا
ہمم یہی سوچی برجی بنا تی ہوں
انڈا برجی بنگا یا تو فرائی ہوئے گا یا سالن بنے گا اور کیا ہے
اور کیا انڈے سے یہی بن سکتا ہے آملیٹ
دکان والے تو انڈے آٹ روپئے میں بیچتے ہیں باہر تو آٹ روپئے میں بکتا ہے انڈا
سالن ہمم
باہر سات روپئے ہے انڈے کا بھاؤ یہاں دکان والے آٹھ روپیے میں بیچ رہے ہیں
نہیں نہیں باہر بھی آٹ روپیہ ہو گیا ہے یہاں پے نو روپیہ ہے
نہیں میں کل میں میری ممی کے یہاں گئی تھی نا تو وہاں سات روپے میں مطلب ہول سیل کا دکان تھا وہاں پے وہاں ہول سیل کا دکان تھا ایک تو ہول
سب نہیں سب ہول سیل کے دکان میں آٹھ روپے چل رہے
تو وہ ہول سیل کے دکان میں سات روپئے میں تھا انڈا
نہیں نہیں آٹھ روپے کر دیے ان لوگ سب
اچھا اچھا اچھا اذان ہو رہی شاید مسجد میں ہاں
ہمم
وہ اذان بولو آپ
اور بولو نا اونی دو پاپا
آپ کیا کر رہے ہیں ابھی بولو
میں بیٹھی ہوں میرا بیٹا بک کو کور چ چلا چڑھاتے بیٹھا ہے بیچ والا
اچھا اچھا میں بھی ابھی بیٹھی ہوں سب کام بیم کر کے برتن تھا وہ بھی دھو لیے سب دودھ گرم کر کے رکھ دیے
ہاں
اور وہی کھانا کھانے کا سو جانے کا جلدی
کتنا لیٹر دودھ گرم کرتے آپ
ابھی تو ایک ہی لیٹر گرم کی ایک رکھا ہے اس میں بھی کل کا ہی ڈیٹ ہے تو کل گرم کر دیں گے ابھی
اچھا اچھا
ہمم ابھی ایک لیٹر گرم کر کے رکھ دی ہوں پھر کل وہ ایک بچا ہوا بھی گرم کر لیں گے کیونکہ اس میں اکیس تاریخ کا ایکسپائری ڈیٹ ہے تو کل ایک کیسی ہے
نہیں وہ باویس تک بھی پی سکتے ایسا کچھ نہیں
نہیں کبھی کبھی نہ خراب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹ
نہیں نہیں وہ گرم کر کے گرم کر کے اپن فریج میں رکھ کے گرم کریں گے نا ویسے اچھا ہاں ہاں اگر ڈائریکٹ ہو رہے گا تو خراب ہو جائیں گا صحیح بولی
تو اس کے لیے ابھی کل وہ بھی گرم کر لوں گی ابھی جب تک پیئیں گے صبح میں کل تھوڑا بہت جائے گا کل وہ بھی ایک لیٹر گرم کر کے فریج میں رکھ دیں گے پھر کیا فریج میں سے لے کے ہم گرم کر کر کے پی سکتے اس کو
صحیح بات بولے ہاں
ہمم
اور نہیں نہیں رو رہا نہیں وہ اسکو کچھ تو ہو رہا ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے
اچھا بارش رکی کہ نہیں رکی
ہاں ہم لوگ کے ادھر تو رک گئی ابھی بارش
نہیں آواز تو آ ہی رہا بارش کا کیا پتا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی ہوا تو ایسی چلتی ہے ایسی چلتی ہے جیسے لگتا ہے گھر بھی اورڈ جائے گا
ہاں صحیح بات ہوا
نہیں چالو ہے بارش گھر میں بیٹھ کے نہیں دکھتا ہے باہر آئنگے تو دکھتا ہے دیکھو بارش ہو رہی ہے اچھی
ہاں ہاں برابر
ہمم اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے
ہو رہی ہے ابھی بھی
ہوں ہو رہی ہے ہو رہی ہے
بارش تو بہت فاسٹ ہوئی تھی بابا ابھی نہیں بچے لوگ کا ٹیوشن کے ٹائم چھوٹنے کا تھا بہت زور سے ہوئی بارش بہت زور سے ہوئی بارش
بہت زور سے بارش ہوا نماز کے بعد تو بہت زوروں سے ہی بارش ہوا ہے
ہاں ہاں نماز کے بعد بہت زور سے ہوا
ہوں جبھی تھوڑا اترنے کا سوچی تو یہ سا بارش چلو ہوا میں لی گھر میں ہی بیٹھو اللہ بھی بول رہا ہے یہ پیر پہوٹا ہوا لے کے تم باہر مچ جاؤ
برابر
ابھی رات کو تھوڑا دوا لگا کے پیر میں
ہاں
پٹی باندھ کے سو گی ہ وہ وہ وہ لے لیڈی بولی مجھے کہ لگا کہ دیکھ آرام پڑے گا تو تین چار پٹٹی کرے گی تو تیرا پورا ٹھیک ہو جائے گا بولی
اچھا ہاں تو اچھا ہے نا پھر لگاؤ دیکھو
ہوں بجرنگی لیپ کر کے نام ہے اس کا تو اس میں لکھا ہے کہ سوجن فیکچر ہڈی جو بھی ہے اس کا بیماری اس سے ٹھیک ہوگا تو ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ملیے ٹرائی کر کے دیکھتے ہاں اگر آرام پڑا تو پھر ہفتے میں ایک دن لگا لینے کا سن ہے نا
برابر ہاں ہپتے میں گیا دو ہپت ہفتے میں دو بار بھی لگانے کا بابا جب آرام ہوا تو
امم سیٹرڈے سیٹرڈے لگائے سنڈے چھٹی رہتی ہے آرام سے لگائے تو ریسٹ بھی مل جائے گا تھوڑا
ہاں برابر ہاں صحیح بی
ابھی ایک ٹرائی کے لیےمنگائی ہوں ابھی آج گرم کر کے اس کو لگاو گی میں
ہاں برابر لگاؤ لگاؤ دیکھو آرام ملتا ہے اس سے
ٹھیک ہے چلو ذرا رک کے کال کرتی ہوں میں تھوڑا بچہ آیا ٹیوشن سے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو